تو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان بوولے نا بھائی جان کیا حال چار
کھیلیےت ہے اپنا کہیں
ہاں بھائی جان میرا بھی سب خیریت ہے کھانا ہو گیا بھائی جان
ہاں ہو گیا آپ کھا لیے
جی بھائی جان ہم خا لیے امی جانا بھان لوگٹھیک ہے بھائی جان
ہاں سب کائیے تھے
اور بتائیے کیا چل رہا ہے پڑھائی لکھائی ہو گیا
ہاں کھانا وناا کھا کے ٹہر رہے تھے سوچا تھوڑا آپ سے بات کی ہے
بھائی جان کتنا بجے جاؤگتے
ہم لگ بھگ دس بجے تک سو جاتے ہیں صبح چھ بجے تک جگ جاتے ہیں
آج کتنا بجے جا گے کل کتنا بجے سوئے تھے بھائی جان سے
ایک ڈیڑھ بجے سوئے صبح چھ ساڑھے چھ بجے تک جگ گئے
کیا آپ کو مکئی پسند ہے
ہاں بھائی جن بہت پسند ہے
پسے کیا آپیس بار میں کئی کائے
ہاں کھائے ہیں اس کا پکا اس کو پکا کر مست کوئلے کے آ پہ پکائیں اس کے بعد اس میں ہری مرچ اور نیمبو نچوڑ کر بہت اچھا لگا
چ مق پسند
کانچا تو نہیں لیکن پکا کر کھائے ہیں
ا اور بھائی جان اب کیا آپ کا چمکہ ملے گا
نہیں ابھی تو اتنا چانس نہیں ہے لیکن کچھ کچھ کھیتوں میں مل سکتا ہے
ویسے بھائی جن کیا کچا مکا آپ کو بھی پسند ہے کیا
ہاں پسند تو ہے بچپن میں کافی زیادہ کھائے ہیں ہم
ابھی نہیں کھاتاتے
ابھی چ پکا
او تو بھائی نا بھ جان اگر کچا پکا ہو اگر تو ت ہم پکائیے گؤ
ہاں ہمارے باغیچے میں ہیں
تو دو چار لار لیجے بائی جان ہاں
اب تو پک گیا ہے کانچا نہیں ہے
تو ویسے جو پگ گیا ہے بھائی جان اس کا کیا ہوگا
اس کو اب مطلب باغیچے سے کاٹ لیں گے اس کا مکا نکال دیں گے نکالنے کے بعد اس کو مطلب وہ دوبا دیں گے دانے کے بعد جو مکا الگ ہو جاتا ہے لرا الگ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو سکھائیں گے دو تین دن اچھا اچھے سے اس کو دھوپ میں سکھائیں گے سکھانے کے بعد میں اس کو بورا میں کس کر اور اس کو بیچ دیں گے
تو بھائی مکا آٹا کے روپ میں بن جاتا جسے مکئی کا روٹی کہا جاتا ہے
ہاں فیکٹریوں میں جا کر وہ بسکٹ بن جاتا ہے کئی طرح کا طرح طرح کا چیزیں بن جات تی ہے
ہاں کیا کو پچان ہے کیا
ہاں سب سے زیادہ تو م کا کا ستوا پسند ہے آپ کھائےیں ہیں
اب نام نہیں کھا ہے
اس کو گھول کر پجیے گا بہت اچھا لگے گا
ہاں ٹھیک ہے بول کے پیئیں گےگا چنا کا ستوا بہت اچھا لگتا ہے ہم کو
چاہنا کا سچوا تو ہم کو بھی اچھا لگتا ہے
مکائی کا ستوا تھوڑا عجیب لگتا ہے ہے
ارے لیکن فائدے مند ہے
اھا اور دی بھائی جان آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے
آواز آ رہا ہے ادھر بھی
پچھے آ برس کر لیے
ہاں بس وس کر کے ہم کھانا وانا بھی کھا لیے
اور کچھ بتائیے اپنے بارے میں بھائی جان بڑھیا بڑھیا بات جیسے آپ کو کیا پسند ہے آپ پھر اس سے میں کیا کرتے ہیں بھائی جن تب تو ہم برش کر لیں
پری سمے میں ہم تو پڑھائی کرنے کے بعد جب سمے بچتا ہے نا تو ہم تھوڑا کہیں اتی ٹہلنے نکل جاتے ہیں اور نہیں تو بک پڑھنے لگتے ہیں نہیں تو کچھ کلنے لگتے ہیں ت لوڈو کیرم یا گیم فون میں گیم کھیلنے لگتے ہیں
ویسے ہم میں تو کتاب پڑھنا کافی پسند ہے جیسے کہ سعریی کا ک وپار کا کتاب ٹیکس کے بارے میں یہ سب ا کو پڑھنا کا بھی پسند اور ہمیں یہ سب پڑھنا کتابوں سے زیادہ کہانی میں پسند ہے اگر کوئی بتا دے کوئی لڑکا بتا رہا ہے تو ہمیں کافی اچھا لگتا ہے ویسے کہ آپ کو کتابیں پڑھنا پسند ہے
ہاں بھائی جان پسند ہے ہمیں بھی
آپ کو کس طرح کا کتابیں پڑھنا پسند
جیسے ہندی کا بک اس کا کہانی اس میں کا جو کہانی ہے نا وہ بہت پسند ہے اور یہی جو ہوتا ہے نا اتہس اتہس بھی پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے
آپ کو بارت کا اتہاس پسند ہے
ہاں پسند ہیں لیکن ہم سائنس سے پڑھائی کر رہے ہیں خالی اوج عا رہی ہے
کوئی سمسیا نہیں ہے پڑھنے کے لیے تو آدمی کچھ بھی پڑھ لیتا ہے کیا
ہاں صحی کہہ رہے ہیں
اور بتائیے بھائی جان آپ کو پینٹنگ کرنا پری اس سمے میں پسند ہے
نہیں بھائی جان پینٹنگ کرنا ہمیں تو پسند نہیں آپ خو پسند ہے
جی بھائی جان ہم کو پینٹنگ بہت پسند ہے ہم ہمارا سب سے ادھک پسندیدہ چیز پینٹنگ ہے
ابھی تک کوئی پینٹ کیے ہیں کہ نہیں کچھ
جی بھائی جان ہمارے پاس پورا ڈرائگ ڈرائنگ تو کوئی کتاب ہی رکھے ہو بھائی جان اور بھی ابھی ہم بہت سیکھ رہے اور ہمیں بہت زیادہ پسند ہے ہاں
ہمارا ایک پینٹنگ بنائیے گا
بھائی جان اب تو ابھی تک تو انسان کا پینٹنگ نہیں بنا ہے پر ہم کوشش کر سکتے ہیں بھائی جان اور بتائیے بھن ہمیں بھجن کتابیں پڑھنا پسند پینٹنگ کرنا پسند ہے کھیلنا پسند ہے ہمیں چھوٹا چھوٹا چیزوں کو جوڑنا جیسے کیوب بنانا روبکس کیوب بنانا یہ سب پسند ہے پتنگ ارانا پسند ادھر ادھر کا کام کرنا کافی پسند ہے
چلیے ٹھیک ہے
اور بولیے بھائی جان و سے آب کو کھانا بنانے میں کیا کیا آتا ہے
کھانا بنانے میں سب سب چیز بنا لیتے ہیں ہم چاول دال سبزی سب بنا لیتے ہیں آپ بنا لیتے ہیں
ہاں ہم بھی بنا لیتے
چلیے آپ کافی اچھا پنیر بناتے ہیں
ہاں بہت اچھا بنا لیتے ہاں مٹن
بریانی بنا لیتے ہیں
جی بنا لیتے
آ بنایا جاتا ہے پہلے چاول لایا جاتا ہے اس کے بعد اس میں دال رکھ نہیں سوری چاول لایا جاتا ہے پہلے پہلے پیس پہلے ویسے کون بریانی کھانا ہے آپ کو چکن بریانی یا مٹن بریانی
چکن چکن بریانی
چکن بریانی کھ تو آپ کو سب سے پہلے بڑھیا سے کیا کرنا ہوگا آپ کو سب سے پہلے چاول لانا ہوگا جب آپ چاول لے آئے تو اس کے بعد اس میں مٹن چکن بنانا ہو چکن خرید کے لے آئی ہے بازار سے جیسے چکن خرید کے لے آئے تو اس کے بعد اس کے بعد چکن بڑھیا سے ڈال دیجیے اس میں جتنا چکن ہے اتنا پیاز ڈال دیجیے پیاز ڈال دیجے اور اس کے بعد ہ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو کہ تھوڑا سا گریوی بنا کے اس میں چکن ڈال دینا ہے اور اس کو بڑیا سے گ رس میں چاول بھی ڈال دیجیے بھجن بنا کے بن جاتا ہے ہم اتنا اچھا سے نہیںیا سس
چلیے امییر جان کو تو آتی ہے
ہاں امیزن بہت اچھا بناتی ہے انہیں کافی پسند ہے
اور بتائیے امی ابو سب خریے تھے
ہاں خیریت ہے
چلیے سوچ رہے کہ آپ کے باغیچے میں آئے گھومنے کے لیے
ہاں بھائی جان آئیے
کیا کیا پودے ہیں آپ کے باغیچے میں
اور بغیچے میں بھائی جان آم کا پیڑ ہے ل لیچی کا پیڑ ہے امرود کا پیڑ ہے اس کے بعد ناریل کا پیڑ ہے دو چار کدم کا پیڑ ہے تین چار بیل کا پیڑ ہے اور کئی طرح کے پھولوں کا پیڑ ہے
چ چلیے ٹھیک ہے آپ کے دوار تک کون کون سا پھول لگا ہے دروازے پہ
ہاں
آپ کے دروازے پہ بھی کون کون سا پھول لگا ہے
ہمیں دروازے پہ ا بھی کئی طرح کے پھول لگے جیس ناریل کا پیڑ پودے لگے اس کے بعد امرود کا لگے ہوئے ہے اس کے بعد دو چار کدم کا لگے ہو بس یہی سب تو لگے اور
اور اولا کا بھی ہے شاید
ہاں بھائی جان اولا کا تو پیڑ ہے لیکن ہاں ہے اب چنتا نہ کریں
اولا کھلائیے گا ہم کو ہاں پسند ہے
تو ٹھیک ہے تو آپ کے لیے ہم اولا لا دیں گے بھائی جان کیا اور کیا بتا بھجا اور ہاں بھائی جان چلتے چلیں گے کیا آپ کو پہاڑ پر چڑھنا پسند ہے نہیں بائیا آج نہیں جانا کیا آپ کو پہاڑ پر جانا پسند
ہاں پہاڑی علاقے کافی مجھے پسند ہے
چلیے ویسے کہیں گھومنے کا من ہے یا نہیں
منالی جائے گھومنے کے لیے کہ کاشمیر جائے کہ شملہ جائے کہ اٹی جائے کہ لداخ جائے سب سے اچھا جگہ کون ہے بھائی جان ہ
ہم تو کہتے بھائی جان آگرہ گھوم لیجے تاج محل دیکھ لیجیے گا بھائی جان اس کے بعد یو پی جائیے بھائی جان یو پی بھی گھوم لیجے اس کے بعد تھوڑا سا لداخ گھوم لیجیے بھائی جان وہاں پہ ایک میگنیٹک ہل ہے وہ دیکھنے کا الگ ہی انداز ہے
چلیے آپ کو کشمیر پسند ہے
نہیں بھائی جان کشمیر تو بہت پسند ہے بھائی جان ہم کو تھوڑا پسند نہیں ہے چلیے بھائی جان ٹھیک ہے تو اور بتائیے بھائی جان گرمی ٹھیک ہے ادھر کا گرمی کافی نہیں ن پڑ رہی ہے
نہیں بھائی ابھی تو کم پڑ رہی ہے لیکن دوپہر میں ادھک پڑے گی
ٹھیک ہے بھائی جان امی جان ابو جان کا خیال رکھیے گا اور اپنا بھی خیال رکھیے گا بھائی جان ٹھیک بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے اللہ حافظ
اللہ حافظ